السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ
جی سب خیریت آپ کیسی ہو
اب خیریت آپ بتائیے کھانا وانا کھا لیا آپ نے
ہاں جی ہماری امی جان ابھی تو کھانا پکا رہی ہیں
بالکل ہماری امی بھی ابھی کھانا ہی پکا رہی ہے
ہاں جی ابھی ہمارے جو ابو جان ہے وہ کھیت سے آئے ہیں تو ان کے لیے گرم گرم کھانا پکا رہی ہیں
بالکل اسی لیے ہماری امی تھوڑا لیٹ بناتی ہے تاکہ سب کو گرم گرم کھانا ملتاک ہے
جی بالکل
اور فرمائیے کیا کر رہی تھی آپ
جی کچھ نہیں میں تو تھوڑا کام کر رہی تھی پھر میں نے سوچا کہ ابا جی سے بات کر لوں
بالکل ہم بھی یہی سوچے چلو ہم تو یہ بتا رہے تھے کہ آج کل ڈسپلن کتنا ضروری ہو گیا ہے اپنی زندگی میں ڈسپلین نہیں ہے تو کوئی آدمی آپ کی قدر نہیں کرتا ہے
جی بالکل یہ تو آپ نے کافی صحیح فرمایا آج کل کوئی بھی قدر نہیں کر رہا ہے اگر ڈسپلین نہ ہو تو
بالکل ہر چیز میں ڈسپلین کی ضرورت پڑتی ہے آج کل
جی بالکل
اور ڈسپل سے ہے نا پتا چلتا ہے کہ سامنے والا کتنا اچھا اور کتنا برا ہے اچھے ڈسپلن وغیرہ سے آپ بات کرتے ہیں تو سامنے والے کو لگ واہؤ یہ کتنا اچھا اچھا انسان اس کے کہ ابو ابو نے کتنا اچھا سنکار دیا ان کو
ہاں بالکل یہ تو آپ نے کافی صحیح فرمایا انوشاسن یا ڈسپلن انسان کی زندگی میں کامیابی اور ترقی کی بنیاد مانا جاتا ہے
بالکل صحیح فرما رہی ہے آپ اچھے سنگت میرے تو ہمارا فیوچر بھی اچھا ہی رہتا ہے یہ تو بہت جگہ سونا بھی ہے اور ایسا سا دیکھا بھی گیا ہے آپ کی سنگت اچھی ہے تو آپ کا فیوچر بہت اچھا اچھا ہے آپ کی سنگت خراب ہے تو فیوچر بھی خراب ہوتے جاتا ہے
انسان اپنے وقت عادتوں اور ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے نبھا بھی سکتا ہے
بالکل اسی لیے زندگی میں ڈسپلین تو ہونا ہی چاہیے بچپن سے ہی اسکول وغیرہ میں بھی ڈسپلین سکھاتے پر ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ڈسپلین کا نا الگ سے ہے نا لیکچر وغیرہ ہونا چاہیے کہ بچوں کو کیسے بات کرنا ہے کیسے کھانا ہے ہر چیز کا ڈسپلین سکھانا چاہیے اسکولوں سے بچپن سے ہی سکھاتے ہیں تو بچوں کے دگما میں جلدی گھستا ہے
جی ہاں ڈسپلین ہمیں سمے کی پابندی محنت ایمانداری اور ذمہ داری کا احساس بھی کراتا ہے
بالکل ہم ہر کام اپنے سمے پ کریں گے تو سمے بھی ہماری قدر کرے گا سمے کی قدر نہیں کرتے تو سمے بھی ہماری کوئی قدر نہیں کرتا ہے اسی لیے ہر کام سمے پہ ہی کرنا چاہیے اور اچھے طریقے سے ہی کرنا چاہیے
جی بالکل جو لوگ اپنی زندگی میں انوشاسن جو انوشاسن اپناتے ہیں وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ و اپنے کاموں کو منظم اور صحیح طریقے سے انجام دیتے ہیں
شلہ بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ ڈسپلین ہمارے زندگی کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہی ہمارا بوشیہ کیسا ہوگا وہ ڈ ل بھی طے کرتا ہے ڈسپلین کا بھی تھوڑا مہتب ہوتا ہے کہ ہمارے زندگی میں کیا ہوگا کہ کیا نہیں ہوگا
جی بالکل طلبا کے لیے ڈسیپلن کی اہمیت اور بھی زیادہ ہے کیونکہ یہ انہیں نیمت پڑھائی استادوں کا احترام اور اپنے فرض کو صحیح ڈھنگ سے نبھانے کی عادت سکھاتا ہے
بالکل پہلے کے ٹائم پر ہے ن جو پہلے کے ٹائم تھا اس ٹائم پر ڈپل بڑے اچھے تھے سارے بچے کے اندر ڈسپلین ہوا کرتے تھے تبھی وہ اپنے کام اتنے صحیح ٹائم پر کر سکتے تھے اور بالکل صحیح بھی تھے آج کے ٹائم کے بچے کے ساتھ ڈسپلین ہے ہی نہیں ان کو کیسے بات کرنا ہے کیسے کھانا ہے کیسے رہنا ان کو بالکل بھی پت نہیں چلتا ہے آج کل تو فون کا زمانہ ہے فون میں بھی کئی چیزیں آتی یہ سیکھ سکتے ہیں پر آج کل فون میں بچے تو صرف گیم کے علاوہ ان کو اور کچھ پتا ہی نہیں رہتا
جی ہاں ان شاسن صرف اسکول یا دفتر تک سیمت نہیں ہے بلکہ یہ انسان کی پوری زندگی کو بہتر بھی بناتا ہے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ بالکل صحی کہا آپ اپنے بیس اپ صرف دفتر اور اسکولوں میں نہیں پوری زندگی کام آتی ہے ڈسکلی اور ڈسپلین وغیرہ س آب چلیں گے تو آپ کے آنے والا بوشیہ بھی آپ کو کو دیکھ دیکھ کے چلے گا ایک بار آپ نے اچھے سے کر لیا تو آپ کا بوشیہ بھی وہی دیکھتے رہیں گے تو وہی سیکھتے رہیں گے ہمیں ڈسپلین نہیں کریں گے تو تو ہمارا آنے والا بوشیہ ڈسپلین میں نہیں رہے گا یہ سب ہم کو ان کو سکھانا چاہیے
جی ہاں میں تو ماشاء اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ سبھی بچوں کے اندر ڈسیپلین تو ہونا ہی چاہیے ایک انوشاست سماج زیادہ ترقی کرتا ہے کیونکہ وہاں لوگ قانون کا احترام کرتے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں سمجھ د
بالکل اور ساتھ ہی ساتھ ہی سماج بھی ان کو عزت ہی دیتا ہے ڈسپلین رہتے ہیں تو سماج سماج میں بھی ان کا سمان بڑھتا ہے
جی ہاں اس کے برک برعکس انوشاسن کی کمیشی اویستھا وقت کی پر بربادی اور ناکامی پیدا ہو سکتی ہے اس لیے ہمیں اپنی روز مرہ کی زندگی میں انوشاسن کو اپنانا چاہیے اور ہر کام کو وقت پر وقت پر اور پوری ذمہ داری کے ساتھ انجام دینا چاہیے
بالکل صحیح فرما رہی آپ آج کے ٹائم پر تو سب کو سمے پ اٹھنا چاہیے سمے پر کھانا چاہیے سمے پر ایکسرسائز کرنا چاہیے سمے پر دفتر جانا چاہیے سمے سمے پر کام کرتے تو زیادہ جو کام ہمارا سمے پہ ہی کام ہو جاتا ہے جو ویکتی سمے پہ کام نہیں کرتا ان کو بہت سارا کام بھی کرنا پڑتا ہے اور ان کا کام مدھورا بھی رہ جاتا ہے
بالکل ہمیں اسکولوں کالج اور الگ سے نا پروگرام رکھنا چاہیے ڈسپلن وغیرہ پر بچوں کو ہے نا اسکول میں بچ اپن سے ہی ڈسپلین سکھانا چاہیے تاکہ ان کو ن بڑے ہونے میں بڑے ہو جات ت ان کو زیادہ تکلیف نہ ہو کیونکہ بچے چھوٹے میں ہی جلدی سیکھ پاتے ہیں بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو جلدی دماغ میں نہیں جاتا ہے اسی لیے اسکول میں ہے نا الگ سے ہے نا الگ سے ہے نا ان کا الگ سے ہی لیکچر وغیرہ ہونا چاہیے الگ سے ان کی پڑھائی ہونی چاہیے
جی ہاں
کام وغیرہ آتا ہے ان کو
جی ہاں میں تو ماشاء اللہ سے دعا کروں گی کہ اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفقتا فرمائیں اور ہمیں دنیا وخری آخریت میں کامیابی نصیب فرمائے
بالکل
جی ہاں
اور امیں ابو کو بھی بچوں پر دھیان دینا چاہیے جب وہ غلطی کرتے تب ان کو وہیں ڈانٹ کے ان کو صحیح کا اور غلط کا فرق بتانا چاہیے تاکہ آگے جا کے وہ غلطی وغیرہ نہ کرے کبھی کبھی امی لوگ ہیں اس ٹائم پر غلطی کو نظر انداز کر دیتے تبھی جا کے وہ اور غلطیاں کرتے ہیں تو بچپن سے گھر میں بھی اور اسکول میں بھی ہے نا ڈسپلین وغیرہ ہونا چاہیے تاکہ بچے سیکھتے رہے گھر سے بھی اور اسکولوں سے بھی
تو ماشاء اللہ سے دعا کروں گی اب میں جم مسجد جاؤں گی تو ماشاء اللہ سے دعا کر کے آؤں گی کہ سبھی بچوں کو ہر میدان میں کامیابی عط فرمائے
بالکل تاکہ ان کا بوشیہ اچھا اھا رہے
جی ہاں کیونکہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بچے کتنا زیادہ سوشل میڈیا میں پھنس چکے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ مز جد کا تو نام بھی نہ لیتے جانے کا نہ ہی اللہ کے پاس بیٹھنے کا بالکل نام لیتے تیزی
بالکل سب سنے میں آج کل بچے لگے رہتے ہیں ان کو اور کام کو دکھتا ہی نہیں ہے
جی ہاں سوشل میڈیا اور فون لیپ ٹاپ کی وجہ سے تو بچے متوازن غذا کرنا ہی بھول گئے ہیں جی
بالکل پہلے کا ٹائم اچھا تھا پہلے کے ٹائم پ یہ سب ہوتا نہیں تھا تو بچے انوشاسن یہ سب سیکھتے بھی تھے اور اپنا ہر کام سمے پہ ہی کرتے تھے اب یہ سب آ گیا تو بچے یہ سب میں ان کا من لگا رہتا ہے باقی جگہ تو چھوڑی دو پڑھائی وڑھائی میں بھی نہیں لگا رہتا ہے چھوٹے بچے اتنے جلدی جلدی چھوٹے بچے کا تو دماغ تیز ہوتا ہے تو یہ سب پڑھائی میں دماغ لگا تو ان کا دماغ اور تیز ہوتا لیکن یہ سب فون وغیرہ میں لگے رہتے ہیں تو ان کا دماغ اور فون میں ہی جاتا رہتا ہے ہر ٹائم ان کو فون ہی چاہیے رہتا کیا ہے
جی ہاں بچوں کو کون سمجھائے کہ فونوں سے زیادہ جو دماغ مطلب کی جو گان ہے جو باتیں ہیں وہ تو کتابوں میں ہی ہے فونوں میں تو آج کل کچھ بھی نہیں رکھا صرف فونوں میں تو وہی گیمس وغیرہ آ ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ اس سے تو بچے اور زیادہ بگڑ رہے ہیں جی
بالکل ہم نے دیکھا بھی ہے اور ہم نے نیوز وغیرہ میں بھی دیکھا کئی بچے جو ہوتے ہیں وہ فون وغیرہ سے بھی کافی کچھ سیکھ جاتے ہیں جو بڑوں کو نہیں آتا ہے نا وہ بچے کافی چیزیں سیکھ جاتے ہیں تو فون بھی ایک طریقے سے بہت اچ اچھا کام کرتا ہے اور خراب بھی کام کرتا ہے تو بچے پر نربر ہوتا ہے کہ ان کو اچھا کام لینا ہے کہ برا کام لینا ہے وہ سب فون میں دیکھے رہتے ہیں تو فون میں ہی گیم وغیرہ رکھتے ہیں کئی بچے فون وغیرہ سے کئی چیزیں سیکھ بھی لیتے ہیں کئی کئی طرح کے با سیکھ لیتے اتنے چوٹے چھوے بچے کو کئی ک باہر سے بھی آنے لگ جاتے ہیں سب کون ویرہ سے سیک کر
جی ہاں چلو مجھے آپ سے بات کر کافی اچھا لگا شکریہ اللہ حافظ
مجھے بھی آپ آ سے بات کر کے بہت اچھا لگا شکریہ اللہ حافظ